وعلیکم السلام
لسلام علیکم محترما کیسینی ہیں آپ
کیسی ہی محترما ہم تو اچھے ہیں خدا کی رحمت ہے بس
خیریت سے ہیں ہم پے بھی خدا کی رحمت ہے اور بتائےیں آپ کے خاندان میں سب کییسے ہیں
جی اچھا ہے خدا کی رحمت رہنی چاہیے جی ہمارے خاندان میں بھی سب چس درست تندرست ہیں
اور آپ نے کھانا کھا لیا
جی ابھی نہیں کھایا ابھی کھائیں گے تھوڑی بہت دیر آپ بتائیں اور جی روٹی سب
اور آج آپ کے یہاں پہ کیا
ہاں جی یہی سارے پنیر ہے اور پلاؤ ہے اور روٹی ہے
بحد لاالو آپ کھانا پکایا آج تو آپ کے
جی بالکل لاجواب کھانا ہمارے یہاں روزانہ لاجاب ہی کھانا پکتا ہے اور آپ بتائیں آپ کو کیا کیا کھانا پسند ہے
ند ہمیں چاول سے بنی ساری چیزیں پسند ہے ہمیں دال چاول پسند ہے ہمیں کڑھی چاول پسند ہے ہمیں کون پکن اڈلی پسند ہے ہمیںست پس ہے ج ہمیں گول گپپے بےحد پسند ہے اور تو اور ہمیں مٹر پنیر کے ساتھ چاول بھی بےحد پسند ہے
جی آپ کو تو ساری چیزیں پسند ہ اچھا ہے خدانی بنایا ہے سب خدا کے کھے کی چیز ہے
خدا کی نعمت ہے بس خدا کی نیک ت ہے ہم تو خدا کے بندے ہیں بس تا کہ دکھائی ہوئی نہیں یہ اب تو چلتی ہیں اور ہمارا کام ہی کیا ہے
جی بالکل پل سب بھی ایسے ہی رہے ہیں تو کتنا
اور بتائیں آپ یہاں موسم کیس ہیں مو قئیم
جی موسم میں عمس اللہبلہب خدایا باری ح گرمی ہے بڑی امس کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے کولر میں رہنے سے بے حد امس لگ رہی ہے اچھا ہو اگر کسی کے گھر میں اے سی ہو تو اور ہر کسی کے ہ کوئی اےی پروائڈ نہیں کر پاتا نا اے سی تھوڑی مہنگی
جی ا سی آنے کو تو لوگ خرید سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں اے سی کا جو بل آتا ہے نا اس کو دینے میں بڑی قلت ہوتی ہے اوپر سے اتنی مہنگائی آج کل لوگوں رہن سہن اتنا مہنگا ہو گیا کہ کیا ہی بتائیں آپ کو ہر چیز اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے اگر بندہ دو دو ٹائم کی روٹی بھی کھا رہا ہے نا تو وہ بھی اس کے لیے آج کے لیے بڑی بات ہے کیونکہ ایک تو آج کل نا خاندان میں لوگوں کے جو مطلب لوگ ہوتے ہیں زیادہ ہوتے لیے کھانا بھی زیادہ چاہیے اوپر سے اتنی مہنگائی بندہ کماتا ہو انا ہی ہے خرچ اس سے دگنا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہی کر سکتے ہیں پھر یہ چھوٹے موٹے تو ایڈجسٹ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اوپر سے پھر آج کل کو تعلیم میں اتنی زیادہ اس کو بڑا کانے لگے ہیں تعلیم پوری نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہے وہ بھی اتنی مہنگی کر دی ہے تو کیا ہی کرے بندہ
جی جی جسا ہو جاتا ہے اور ب آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں
جی ہمارے ابو کسان ہیں آپ بتائیں
کسانوں کے لیے تو اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایسا فصل خراب ہو جائے فصل پہ اور پڑ جائیں کتنی آفت ہوتی ہے کسان کی تو جوا جیسی حالت ہوتی ہے جیت گئے تو
جی ہوتا بھی صی ہے اکثر اگر ہوتا بھی وہی ہے واپس ہو جاتی ہے اولے پٹ جاتے ہیں کبھی آاںد بھی طوفان آ جاتے ہیں کسان کے لیے تو ہر طرف سے مر
وہی تو کہتے ہیں کسان کی کھیتی ج تو جو جیسی ہوتی ہے جا جی حالت ہو جاتی ہے یا تو جیت گئے یا تو ہار گئے
بھائی ابھی پتا ہے پچھلی ٹائم کیا ہوا تھا ہمارے یہاں پہ سرسوں کی پکی ہوئی کھیتی تھی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اولے پڑ گئے فصل کی کٹائی کے ٹائم پہ ہی
ہاں اس کے بتے سرسوں کی پھلی خراب ہوگی ایوگی
جی اس میں سے سرسوں نکل گئی ان لوگوں کو کافی بےحد نقصان ہوا تھا اور پتا ہے ابھی کسان منڈی میں اگر پ سل کو ایسے جیسے بچا کے بیچ بھی جائے تو باؤ ایک دم سستا ہوتا ہے وہیں پر اگر اس کو کچھ خریدنا پڑے تو باؤ آسمان کو چھو ل
جی بالکل جی بک جانکاری
وہی تو اب خدا کی ختا
خدا کی خدا کی ہی کائنات ہے کیا سرا
وہی تو وہ بندے کا
خدا کے نئی کائنات بنائی ہے بندی کو خدا نے ہی بنایا ہے ہی کریں جو خدا کرے گا وہی توورناا پڑے گا وہی بگتنا پڑے گا اور بتائیں آپ آپ کی آپ کیا کر رہی ہیں ابھی
جی ہم اپنی ب تیزی کو کھلا رہے ہیں اور روز رہی اگے لی اگے بھی
جی آب کی تعلیم پوری ہو گئی
جی نہیں ابھی ہم اپنی تعلیم کو پورا ہی کر رہے ہیں آپ اپنی آپے کو بول سکتی ہیں کہ رو رہی ہے بیٹو
اور بتائیں
جی اور تو بس بڑھیا ہے آپ بتائیں خدا کی رحمت ہے بس سب کچھ اچھا ہے
یہ آپ بڑھیا ہی رہے خدا آپ نگی برسائیں رکھے آپ پہ رحم کرے
جی اپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپ نے اللہ تعالی سے ہمارے لیے دعا کریں
جی ہمیں تو کرنی ہی ہے دعا ہم تو خدا کے بندے ہیں خدا کی نیک یت کو سامنے رکھتے ہیں خدا جو کرے گا وہی تو کریں گے ہم
وہی تو س بھی کیا کرتے ہیں اور
تو خدا پر ہی ڈیپینڈ ہے کیا کریں بوا ایک روٹی لیا روٹی لیا سبزی
لگتا ہے آپ اپنے دادو کو کھانا کھلا رہی ہ
جی بالکل سادو کو کھانا کھلا رہے ہیں کیا ہی کر رہے ہیں ہمارے دادو ہیں ہی اتنے اچھے ہمارے دادو سچ میں بہت اچھے ہیں دادو دادی تایا تائی امی ابو سب ہمارے بہت اچھے ہیں بےحد اچھے اچھ سچ میں خدا ایسے ہی
مترم
ڈانسب کو دے ہم کو یہی کہہ رہے ہیں
خانداني محترم
جی ہے خاندان تو بڑا ہے چھوٹو روہریی ہے چھوٹو روہری ہے کیا چھوٹو موقع پتی ہیں دیکھ لو واپ
اور بتائیں آپ
بس ہم تو بڑھیا ہیں اور کچھ ایسااتہ کرنا پند
جی ہمار پ
جی کیا فرما رہی ہیں
جی ہمیں بےحد پسند ہے گھومنا
گھومنا تو خیر سب کوئی پسند ہے گھوم بھی آنے کی کے لیے تو اور جگہ بھی بہت اچھی ہیں جیسے دیکھ لو آگرہ کا تاج محل جیسے فتح پور سے اٹلی کی درگاہ جیسے دہرادون جیسے اتراکھنڈ جیسے کیرل کرناٹک جیسے بینگلور جیسلمیر جودھ پور کشمیر
اورنا ہر ایک نئی اچھی عادتوں سے بھرا ہوا ہے ہر ایک کونے میں ایک نئی کی جو دیکھنے نے کو وہ بھی ساری الگ چیزی ایک دم خوبصورت خوبصورت اچھا خاصا ادمی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا بھارت اتنا ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے کہ کیا ہی بتائیں آپ اپ تو جانتی ہے
بھارت ملک کی تو بات ہی الگ ہے اس کے تو کونے کونے کو گھومنے کے لیے بڑی بڑی جگہیں ہیں کنڈی دیکھ لو مندر گھوم لو پہاڑ گھوم لو ند یاں گھوم لو سمندر گھوم لو
جیسا آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پ سردیاں ہوتی ہیں کسی ک ملک میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کہیں کچھ ہوتا ہے مطلب موسم ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور اپنے بارت میں دیکھ لو حل پنے کی ایک نئی ادائے ہر ایک کی ایک نئی بات ہے آپ دکچن میں جائیے تو آپ کچھ اور ملے گا اپ پچم میں جائیے آپ کو کچھ اور ملے گا اتر میں جائیے کچھ اور ملے گا پورب میں جائیے کچھ اور ملے گا بارت کی تو ہر ایک کونے کے اتنے نظارے ہیں اور اللہ نے ایک دم خوبصورت تی سے اسے نوازا ہے
جی بالکل بھارت کے تو ہر ہر علاقے میں نیا نیا نظارہ ہے اور بھارت ہے ہی ایسا کہ بھارت کی تو چاروں طرف چاروں موسم ملتے ہیں بھارت میں بسنت رتو بارت میں گریش ملے تو بھی بارت سرد بھی بارت میں ملتی ہے ب ملتی ہے سب کچھ ملتا ہے اور باقی کے ملکوں میں بی آپ تو سردی ہی ہوتی یا تو گرمی ہوتی ہے یا پھر بارش
جی بل کلا آپ میں صحی کام ہوتا اب آپ دیکھیے جیسے کہ سیون س جو سائڈ ہے اس میں آپ نے دیکھا نکھیں باہر سے ہوتی رہتی ہے
جی بالکل بارشیں خوب ہوتی ہیں سیا سسٹر
جی وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ بارش ہی ہوتی ہے تو وہاں ہی یہ خاصیت ہے کہ وہاں پہ ہسہ بارش ہی ہوتی ہے جیسے ہی آپ پورب سائڈ میں جائیں گے ہمالیہ سائڈ میں جائیں گی تو آپ کو برف دیکھنے کو ملے گی وہاں کا سندر سندر نظارے دھنے کو مے پہاڑ پر پروت دیکھنے کو ملیں گے جیسے ہی آپ دن میں جاؤ گی تو آپ کو پٹھار دیکھنے کو ملیں گے مطلب بےحد خوبصورت ہے
جی بالکل پورم میں جائیں گے تو بارش وہ سوری پورم میں جائیں گے تو اتنی ساری ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پہ برف گرتی ہے دکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو گرمیاں خوب دیکھتی ہیں پ ھار ہے وہاں پہ اتر میں دیکھیں گے تو مطلب جہاں بھی دیکھو جو بھی دیکھو
وہی تو اللہ تعالی رحمت برسائے گا تو ہم ایک بار اپنا پورا ملک گھومنا چاہیں گے اس کے ہر ایک گال میں اس کی ہر ایک پرمپرا کو ہ اس کے ہر ایک سھانت کو دیکھنا چاہیں گے سیکھنا چاہیں گے ابھی آپ کو پت ہے کہ جو ہمارا جو ملک ہے اس میں پوجا پاٹھ آستھا کتنا ہے مطلب ایسا چیزیں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے یہاں لوگوں کے نیکیت کے ساتھ مناسکتا بھی ہوتی ہے
جی بالکل جی بالکل بالکل بہت ہے ہم کیا بھی بتائیں سب کچھ ہے ہمارے ج ہمارے دیش میں تو سب چز دیکھنے کو مل جاتی ہیں دیش ہمارا کتنا سک جڑاؤ ہوا ہے کتنی پوجا پاٹھ ہوتی ہے سب کو اور سودان ایک میں رہ کر بھی سب لو اتنی ہسی خوشی سے رہتے ہیں ہم ہمارے دیش دیسی تو بھائی بندتا کہیں نہیں ملے گی بھائی بھائی چارے جیسی باونا ہمارے ملک جیسی تو کہیں نہیں ملے گی ہمارا ملک ہے ہی اتنا الگ اتنا خوبصورت ہے
ہماری بھاشا کو ک ایک دھرم کو مانتا پردان نہیں کرتی اس کی وجہ سے اس میں جو لوگوں کے بیچ میں بنا رہتا ہے کسی غط فہمی نہیں ہوتی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے
جی بالکل ہمارا ملک دھرم پشا
لیکن وہ چل جاتا ت پ
ارے کچھ ان پڑھی لوگ کرتے ہیں جات واد تو پڑے لکھے لےگ تو وہ بھی نہیں کرتے اور ہمارا بھی ملک تو دھرم نرپیھ ہے سارے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں سب رہتے ہیں ہندو مسلم سائی بیگمبد سب لوگ رہتے ہیں ج
جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور اوپر سے ہاں ہمارے دیش کے کتنے ویرتا پوروک جیون نواہ کر کے گئے ہیں کتنا اچھے سے جیون کو جی کے گئے ہیں ہمیں آج ان سے اتنا زیادہ ہمت میری ج ہم اپنی زندگی کو قائم بنا سکتے
اس میں بھی راجستھان والے اتنی سرندر گھمی راستھان کی کیا ہی بتا سکتے ہیں رجستھان تو ہے ہی اتنا مہان رجستھان کی تو ویرانگنا بھی بڑی بڑی مہان
جی آپ نے ایک دم صحیح کہا معاملوں میں قائم